ہیلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام جی کیسے ہو
ماشاء اللہ دیکھو اچھے ہیں اللہ کا شکر ہے
اچھا ماشاء اللہ اور کھانا لائی
جی کونا ک ل
کیا پکایا تھا آج آپ کی بیگم جان نے
جی ہماری بیگم جان آج بیگن کی سبزی
جی ماشاء اللہ میری بھی امی جاننے ہیں گھر میں بیگن کی سبزی پکائی تھی اور گرما گرم بریانی پکائی تھی جی
ہیلو
جی آپ کا مانا موسم کیسے
جی ماشاء اللہ میرے یہاں کا موسم تھو نا ا دو دن سے کافی خراب ہے نہ تو نیٹ ورک آ رہے ہیں نہ کچھ آ رہے ہیں
جی ماشاء اللہ دیکھو کیا ہوتا ہے کہ جو گرمی پڑتی ہے نا آپا آج کتنی سڑی گرمی پڑتیی ہے دیکو لوگ ب باہر نکلنے سے ہی ا باہر نکلنے سےو کیا آ جاتے ہیں دورا گھومنے تو چکر آ جاتے ہیں ہم لوگوں کو کیوں آ جاتے ہیں ہلو
ہاں جی ہاں ماشاء اللہ فرمائیے
چر آتے ہیں تو چکر کیوں آتے ہیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ پانی تو کم پیتے ہیں کھانا کھا زیادہ کھا لیتے ہیں گرمی کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیکھو گرمی میں ہم کیا کھ گھوڑے بھی نہیں جاتے ہیں کیوں نہیں جاتے کیونکہ دیکھو گرمی ہم سے سحن نہیں ہو پاتی ہم لوگ اے سی میں رہتے ہیں کولروں میں رہتے ہیں پنکوں میں رہتے ہیں جب بھی ہمیں گرمی لگتی ہے کیوں کی اللہ تعا لا نے تین مہینے گرمی کر دی ہے تین مہینے سردی کے دیکھو سردی گرمیوں کو یاد کرتے ہیں اور گرمی آتی ہے تو ہم سردیوں کو یاد کرتے ہیں ایسا کیوں بتاؤ آپ
جی ماشاء اللہ گرمیوں کے دنوں میں سردی کو یاد کر کیک نا ہمیں نا عادت ہو جاتی ہے دوسری بات مجھے تو نا سب سے زیادہ برسات کا موسم پسند ہے کیونکہ بر سرد کے موسم میں کیا ہے گھومنے پھرنے کا مزہ کچھ الگ ہوتا ہے اور برسات کے موسم میں کیا ہے چاروں طرف ہریالی ہو جاتی ہے اور نظارہ دیکھنے لائق ہوتا ہے برسات کا موسم اور گرمیوں کے دنوں میں کیا گرمیوں کے دنوں میں نہ تو کچھ کھا سکتے ستی ہیں نہ کچھ پی سکتی ہیں نہ ڈھنگ کے کپڑے پہن سکتی ہیں گرمی کی وجہ سے اتنی گرمی ہوتی ہے پردوشن ہوتا ہے چاروں طرف فیکٹریاں وغیرہ ہیں ان سے جو دھواں نکلتا ہے تو اس کی وجہ سے بہت سارا پردوشن پھیل جاتا ہے گرمیوں میں تو
آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیکھو ہمیں گرمی لگتی ہے ماشاء اللہ دیکھ اچھی بات ہے لیکن زیادہ کرتا تو دیکو کسان کھیتی کرتا ہے نا تو اس کو کتنی گرمی لگتی ہوگی کیونکہ ماشاءلہ دھو ہم لگوں کو ان کون دیتا ہے دیتا ہے ہم سبی کو کھلاتا ہے کسان کھلاتا ہے تو دھو ہم لووں کو گرمی لگتی ہے تو ہمیں تو اچھا ہے لیکن جب کسان ابھی میںص اگاتا ہے تو وہ کیسے کرتا ہوگا تو اس کو آتما جانتی ہے نا ماشاء اللہ دیکو اس کا من جانتا ہے کہ میں کیسے کر رہا ہوں آپ نے دیکھا ہوگ کہ آج کل ہم گرمی میں کیا نئے نئے کپڑے پہن نہیں سکتے ہیں کی جیس کہ ہم لگتی ہے دیکھو کیا ہوتا ہے اس سے ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے آپ د میرے کو پانی کی کمی ہو رہی ہے ابھی گرمی ہے نا تو گرمی میں کیا پانی گرمی ہوتی ہے پانی کی کمی کیوں ہو ہے وہ پانی کو وسٹ کر رہے ہیں دیکھو پانی کی قیمت تو دیکھو کسان کو پتا ہے کسان لوگوں کو یہ پتا ہے کہ پانی کی کیا اہمیت ہے کیونکہ ہر فصل میں دیکھو چار چار پانچ و پانی کسان لوگ دیتے ہیں کیوں دیتے ہیں کیونکہ ان کو پت ہے کہ دیکھو ہم جتنا ہی پانی ارے کھیتوں میں کریں گے نا تو مساللہ اتنا فائدہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہیں میں تو پانی کی اتنی کمی ہے کہ لوگ آپ پانی کے لیے ترس رہے ہیں کیونکہ پینے کا پانی پیسوں کو ملتا ہے
پت ہے آپ کو کہ آپ لوگ جب برتن مانجتے ہو تو ماشاء اللہ دیکو کتنا پانی ویسٹ کرتے ہو آپ لوگ
جی جی ماشاء اللہ برتن مار کے ٹائم تو اتنا پانی ویسے نہیں ہوتا ہے لیکن جاڑ پوچھا لگاتے ٹائم میں نا بہت بھی زیادہ پانی ویسٹ ہوتا ہے
دیکو کبھی آپ لوگ پانی کے لیےرسو گے کیونکہ ماشاء اللہ دیکھو آنے والا ٹائم کبھی ای سا ہوائے گا کہ ہم لوگ پانی کے لیے ترسیں گے کیوں ترسیں گے کیونکہ ہم لوگ نہاتے ہیں جب تین تین بالٹی سے نہاتے ہیں دیکھو پانی کی اہمیت تو ہمیں اگر پانی کو آپ بچاؤ گے نا ماشاء اللہ اتنا فائدہ ہے آپ نہیں دیکھوگا کہ کیا ہوتا ہے آج کل کیا ہوتا ہے کہ لوگ با کیا کرتے ہیں کسی گغریب آدمی آتا ہے نا وہ پانی پی کوئی پانی مانگتا ہے ہم لوگوں سے تو ہم اس کو پانی کی منع کر دیتے ہیں کیوں کیونکہ دیکھو ہم کسی پیاسوں کو پانی پلائیں گے نا تو ماشاء اللہ دیکھو ہمیں سواب ملے گا ہمیں دھوا دے گا وہ دل سے آپ نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل کیا ہو رہا ہے کہ لوگ باگ پیاؤ لگا لگا کے بیٹھے ہیں سب جگہ کیوں بیٹھے ہیں گرمی کے اندر پانی پلانے کی وجہ سے دیکھو کسی کسی ویکتی کو ٹھنڈا پانی مل سکے و ل پانی کی سپلائی کرنے کے لیے ہلو
ہاں سر آپ کی آوازیں آ رہی ہے
تو ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی تو پانی کے لوگ کرتے ہیں دیکھو ندرہ م پندرہ منٹ میں دیکھو کوئی پانی نہیں بھرا ہوا تھا کسی کا کیوں نہیں آتا کی پندرہ منٹ میں تناال ایسے چل جے ہیں پتا نہیں چلتا ہم کیا کرتے ہیں بورنگ سے پانی بھرتے ہیں تو بورنگ سے پانی بھرتے ہیں نا تو پانی ویسٹ کرتے ہیں
جی جی ماشاء اللہ بالکل صحیح فرما رہے ہو آپ اور میرری یہاں پہ کیا ہے کہ گائے بھینسوں کو نہلاتے ہیں تو نہا بورنگ سمر چالو کر لیتے ہیں جتاب بھی جاتے ہیں بہت سارا پانی بھی کرتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوا جو لیڈیز ہے گھر میں پہنچا لگاتا ہیں تو گھر میں پوچا لگاتے لگاتے کہ آپ پہے دھوں گی ان کو دو چار بالٹی سے پھر دو چار بالٹی پوچا لگانے کے لیے جاہے تو جسنا پانی ویسٹ کرتی ہے وہ
اگر ہمارا جنگ ابھی ہم دیکھاؤ گاؤں کے اندر جو کسان ہوتے ہیں نا ماشا اللہ دھو پیڑ پودوں کو پانی پلے ہیں وہ لوگ بھی پلاتے کیونک پیڑ پودوں سے جو ہمیں آکسیجن ملتی گرمی میں ہم ہوا چلتی نا تو ہم انتظار کرتے رہتے ہیں کہ ہوا کب چلے گی ماشاء اللہ تو ہوا جب چلتی ہے جباں ہم لوگ ھی پ پائ آپ نے دیکوا برسات کے دن ہم گاؤں جاتے ہیں تو ہمیں کتنا اچھا لگتا ہے کی برسات میں کو گھومنے کا مزہ الگےا آپ نے ہر ہرا جنگل جھنڈے ماشاء اللہ دیکھو ہر چیز ہمیں سک سکون ملتا ہے گاؤں کے اندر ہر چیزیں ہمیں گاؤں سے پراپت ہوتی ہے اناج سبزیاں پھل کیری آم امرود ہر چیزیںیں گھاس سے پرات ہوتیھی گاؤں سے دیکھو ہم جتنی آپ نے بتایا کہ بیسوں کو نلاتے ہیں دیکھو ہم بیسوں کو تو ناتے ہیں لیکن بیسوں کو نلانے سے ہوتا ہے دیکھو بییسے تو پانی میں دیتی ہے وہ تو ویس نہ لیتی ہے تو ہم پانی برباد کیوں کریں ماشاء اللہ دیکھو ہم لوگوں کو پانی بچا کے ماشاء اللہ دیکو آنے والا ٹائم اس ہو جائے گا کہ لوگ
لیکن کیسے کہتے ہیں کہ جلے تو پل ج آ رہا ہے کوئی بھی آ میں نے دیکھا ہے آج کے زمانے میں کسی بھی گھر میں پانی کی بچت نہیں ہو رہی ہے زیادہ زیادہ سے زیادہ پانی پھیلانی کوشش ہی ہو رہی ہے نہ کہ کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ پانی کی بچت کر رہے ہم کیونکہ جب ہم ہم پانی کو برباد کر دیں گے تو آنے جو آئ گے آنے والی پیڑھیاں ہیں وہ پھر کیا کریں گی کوئی بھی نہیں سوچ رہا اس بارے میں
ماشاء اللہ آپ نے دیکھا ہوا کہ آج کل کیا ہوتا ہے کہ دیکھو جو جیون رہتا ہے جیو جتا ہے جیس سے مچھلی ہوئی مگر مچ ہوئے کچھ ہوئے اگر پانی ہی سوکھ جائے گا تو یہ لوگ یہ یہ جیو بھی مر جائیں گے نا اگر دیکھو گرمی میں کیا ہوتا ہے خاص کر کوئی تالاب ہوا کوئی ندی ہوئی دیکھو یہ سوکھ جاتی ہے کیوں سوکھ جاتی ہے کیکہ گرمی تو اتنی تیز پڑ رہی ہے تاپمان اتنا تیز پڑ رہا ہے ہم لوگ سرک نہیں کر پا رہے ہیں تو وہ کیسے کر پائیں گے آ کہ ہوا کہ آج کل کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ نا پانی کو زیادہ ویسٹ کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں او رہ جائے گا پانی ہمار زمین کے مندروں کے نیچے جا چکا ہے پانی گرمی کے اندر اب کب آئے گا پانی برساتوں میں برساتوں میں بنا کیوں ہو جتا ہے کہ بھاری سکھیا میں ہیڈ پمپ میں پانی آ جاتا ہے
اور جی آپ نے ایک اور چیز دیکھا ہوگا جگہ جگہ آج کل کے واٹر پارک بنے ہوئے ہیں ان میں ک اتنا پانی بیسٹ ہوتا ہے حد سے زیادہ واٹر پارک میں ہے اور پھر بھی انسان منتا بھی پر ڈے تو نہا نہیں جاتی ہے
جی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ نے بہت اچھا فرمایا کہ تو گندا پانی ہوتا ہے کئی لوگ اس میں کئی دنوں تک نہات رہتے ہیں آ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو دن تک پانی رہتا ہے اس میں تو کتنے آتے ہیں کتنے کو میل جما دیتا ہے اس پانی کے اندر کیونکہ ماشا اللہ دھو بیماری کا جڑے ہو ہم لوگ ایک گھنٹے نہائیں گے تو ہمیں کیا ملے گا گھر پہ نہؤ آپ مذلہ اگر آپ پانی سے گھر پہ نہ رہ ہو تو کسی پڑ پودوں جان دو پانی کو ماشاء اللہ دیکو پیڑ پودوں کو بچت ہوگی پانی ملے گا ہم لوگوں ہم لوگ بھی نہ پائیں گے دیکھو واٹر پارک میں کیا ہوتا ہے کہ دیکھو ٹکٹ لگتا ہے ہر چیز کا پیسہ لگتا ہے نا تو ایک گھنٹے نہ آنے کے ہم سب ڈھائی سو تین سو بھی لیتے ہیں تو کیا مطلب ہے اسی چیز نہانے سے ہم کیوں پالتو پیسہ خرچ کرے ہمارا ماشء اللہ
جی جی ماشاء اللہ بہت بڑھیا فرمایا آپ نے اور لیکن ہمارے یہاں پہ کیا ہے کہ سھ ہی ساتھ وہ پانی نکلتا جاتا ہے بہت بڑا باٹر فرق ہوتا ہے پھر سے ایک گھنٹے بعد اس پانی کو چینج کرتے رہتی ہیں تو نا اس میں تو بہت ساری برباد بربادی ہوتی ہے پانی کی کتنا پانی وسٹ ہوتا ہے ج
ان باتوں کا عمل ہمیں کرنا ہے ماشاء اللہ دیکھو کوئی نہیں کر پائے اگر دیکھ آپ پانی کے بھی سے بچت کرو گے تو ماشاء اللہ دیکھ آپ کو پانی کی ویلو پت چل جائے گا آپ نے دیکھا ہوگا گھر گھر میں ٹرین بنے ہوئے ہیں تو دیکھو ٹن کے ساتھ گااو آپ لوگ کل کی نہیں سوچتے وہ آج کی سوچتے ہیں کیونکہ دیکھو آنے والا ٹائم سے ہوگا کہ دیکھو ہماری آنے والی پیڑھی ہے پانی کس طرح سے گ دیکھا کیونکہ ہم لوگ پانی کی بچت نہیں کر رہے ہیں لوگ لوگ باغ
ھم جی جی ماشاء اللہ بالکل بالکل صحیح کروایا آپ نے لے جی مجھے بھی آپ سے گپ ش کر کے بہت اچھا لگا اللہ حافظ
م جائے جب
ا
سہی
ہاں